خلو
ہیلو
چلاوال کا بھگان
وعلیکم السلام عیم
تو وہ سب خہریت ہے
جی بھائی جان آپ بتائیے آپ سب کھی ریت میں
جی بائی جان
آپ کے میں ابو سب کھی رہے تھ میں بھائی جان
جی بھ جان کیا
آپ کی امی ابو سب کھیلے تھے
جی سب کہ لی جتے ہیں کھانا پینا ہو گیا ابھی
جی بھائی جان
جی بھائی جان بھیا نا ہم آن لائن شاپنگ کے بارے میں بات کریں گے آج
جی بھائی جان بے شک بتائیے
جی بتائیں گے بھائی جان آپ آن لائن شاپنگ کے گھاٹے میںنااں پہ کچھ
جی بائی جان
آن لائن شاپنگ کے بارے میں بتائیں گے اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے
جی بھائی جان آن لائن شاپنگ سے میں فائدے بہت کم ہوتے ہیں نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں
جی بائی ج
تو بھائی جان میں بتاتا ہوں آپ کو آن لائن شاپنگ میں فائدے کیا دیتے ہیں
جی بھائی جان
تو بائی جان مان لیجیے آپ بہت زیادہ بزی رہتے ہو کوئی کسی کام میں کسی بھی میٹر میں مان لیجیے آپ بہت زیادہ بزی رہتے ہو آپ مطلب کہ اپنے گھر سے ن نکلنے میں آپ کو بہت آپ کو ٹائم خراب لگتا ہے مطلب کہ میں آپ کا پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ آپ بازار جا کے آپ کی وہ ضرورت مند کی چیزیں لاؤ تو بھائی جان اس کے لیے اپن ایک نجی اور ایک اچھے سے جو اپنا سمے بچا سکے اس کے لیے اپن چوز کرتے ہیں آن لائن شاپ اچھا
گ رہائی گان
تو بھائی جان آن لائن شاپنگ سے کیا ہوتا ہے اپنا ایک تو ٹائم بھی بچتا ہے
اور اپن کو زیادہ مطلب کہ ادھر ادھر دکانوں پہ جانے سے بھی بچ جاتے لیکن بھائی جان آن لائن شاپنگ سے کیا ہوتا ہے آپ کا بہت زیادہ نقصاناتمک ہوتا ہے وہ کیسے بھائی جان کہ اب مان لیجیے آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہو آن لائن شاپنگ کرنے میں کیا کیا ہوتا ہے بھائی جان آ گھر پہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی جان کی آن لائن شاپنگ کے مادھیم سے ایک ویکتی ہے جو کہ دن پرتی دن آلسی ہوتے جا رہے ہیں
جی جی
کیونک ان کو مطلب کہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر بیٹھے اس چیز کو چیز کو آڈر کرتے ہیں ان کا پارسل آتا ہے اور وہ بھائی جان مطلب کہ اپنے پارسل کو لیتے ہیں اور گھر پہ واپس گھر پہ آ جاتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے بھائی جان وہ بہت زیادہ آلسی ہوتے جا رہے ہیں
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا فرمایا بولیے
جی بھائی جان اور بھائی جان ا اپن اس آن لائن شاپنگ میں کیا ہوتا ہے بھائی جان آپ کو مطلب کہ سات دن کے لیے ریٹرن دی جاتا ہے
جی بھائی جان
مان لیجیے آپ کسی چیز منگوایا آپ نے مان لیجیے اسمارٹ فون منگوایا آپ نے آن لائن آن لائن آڈر کر دیا وہ آپ کے پاس آ بھی جاتا ہے اچھی کنڈیشن میں آ آپ اس کو دیک کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہو سوچتے ہو کہ میرا ٹائم بچ گیا میں نے گھر بیٹھے یہ چیز منگوا لی میرے حساب سے لیکن بھائی جان اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ رسک رہتا ہے کیونکہ اس کے انتر آپ کو کیا ہوتا ہے سات دن کا ریٹرن رہتا ہے اگر سات دن تک وہ چیز چلتی ہے تو ٹھیک ہے اگر سات آپ مان لیجیے بہت دور سے بہت دور رہتے ہو اگر آپ کی چیز آنے میں زیادہ سات دن لگتا ہے تو ڈیلیوری بوائے کیا کرتے ہیں پہلے تو اپنی کمپنی سے ہی چارج کٹوا لیتے ہیں لیکن اگر سات دن کے بعد آپ کا کوئی موبائل ہے کچھ بھی چیز مان لیجیے الیکٹرانک چیزیں ہوتی ہے اگر مان لیجیے وہ سات دن کے بعد خراب بھی ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ریٹرن کرنے کی کوشش کرو گے تو ڈیلیوری بوائے آپ کے گھر تک آنے کا پورا کرایہ لیتا ہے
جی
تو ان سے کیا ہوتا ہے بھائی جان اب آپ کا ٹائم تو بچتا ہے لیکن آپ کا کیا وہ ٹائم ہے نا اسو آپ کا کے شریر میں ہی بہت زیادہ نقصان رہتا ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے گھر تک جو ڈیلیوری بوائے آئے گا اس کا آپ کو اس کا کرایہ دینا ہوگا اس پارسل کا پیسہ بھی وہی لگے گا لیکن آپ اگر وہی چیز آف لائن لو گے مان لیجے آپ کسی بازار میں جا رہے ہو بازار میں جاؤ گے تو آپ پیدل جاؤ گے یا کسی بائک رکشا سے جاؤ گے تو آپ اپنے اکیلے نہیں جاؤ گے یا تو اپنے فیملی پ سے کسی ممبر کو لےؤ گے یا اپنے کسی خاص یا کسی دوست
پتر جی بائی جائے
دوست کے ساتھ ایک طریقے سے لائو بات کر سکتے ہو مطلب آپنے سامنے ریکھ کر کے جو دوست سے بات کر سکتے ہو آپ اپنے دوست کے ساتھ ٹائم بتا سکتے ہو
پیدل چلتے ہو تو آپ کے شریر میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے آپ مطلب کہ پیدل چلو گے تو آپ کا شریر ایک جو ایکٹیو رہتا ہے اور اور آف لائن شاپنگ میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی چیز لینی ہے جیسے کہ کپڑے وغیرہ کچھ لینا ہے تو آپ جاؤ گے شاپ پہ اپنی اچھا سے اپنی چوائس سے اس چیز کو پسند کرو گے اور دکان والے بھائی سے بولو کہ بھائی جان میرے کو یہ چیز بہت پسند ہے تو یہ ماشاء اللہ بھائی جان آپ کو اس چیز کو لینے میں مطلب کہ زیادہ پریشانی نہیں ہے گی بھائی جان اس کے انترگت آپ مان لیجیے کوئی اسمارٹ موبائل لے رہے ہو تو بھائی جان آپ شاپ پہ جاؤ گے اور بولو گے بھائی جان میرے کو اسمارٹ موبائل دکھاؤ آپ میں کتنا لو بجٹ سے ہائی بجٹ تک کا موبائل دکھائیں گے وہ آپ ان میں سے کوئی موبائل چوز کرو گے اس کا بل بنواؤ گے ڈبا لوگے بل پیکیٹنگ پیکنگ دے گا وہ آپ کو اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ اس سے کچھ مول بھاؤ بھی کروا سکتے ہو کم زیادہ کم بھی ہو جاتا ہے اس سے آپ کو پروڈکٹ بھی اچھا ملتا ہے اور آپ اس کی وہاں پر چیکنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے بھائی جان آپ اپن کو ایک فائدہ رہتا ہے جو بل دیتا ہے وہ اپنے اپنے پاس پروف رہتا ہے تو اس میں اپنے کو ویلیڈیٹی دی جاتی ہے مطلب کہ چھ یا بارہ منتھ کی تو اس کے انترگت بھائی جان اپن چھ یا بارہ مہینے تک اگر وہ چیز چلتی ہے اگر چھ یا بارہ منتھ کے اندر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے تو اپ ان کو زیادہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اپن جائیں گے دکاندار کے پس بولیں گے بھائی جان آپ نے جو ہم پروڈکٹ دیا تھا وہ آپ کی ویلیڈیٹی سے مطلب گارنٹی سے پہلے ہی یہ خراب ہو چکا ہے تو یا تو آپ اسے ایکسچینج کیجیے یا پھر اس کی جگہ پر ہمیں کچھ اور مان لیجے یا اس کوچھ صحیح کریے کیونکہ بھائی جان اگر آپ کی ویلیڈیٹی رہتی ہے تو وہ آپ بولیں گے بولیں گے تو وہ اس چیز کو ایکسچینج بھی کر سکتے آپ نے اسمارٹ موبائل لیا اگر وہ خراب ہو گیا کچھ پروبلم آ چکی ہے اس میں تو آپ کو دکاندار والے بھائی کیا کریں گے اس کی جگہ پر دوسرا موبائل دیں گے ایکسچینج کرے ہاں پیسے کب لیتے وہ بھائی جان جب آپ نے اگر موبائل لیا اگر دوسرا موبائل خرید رہے ہو آپ اس کی جگہ پر اسمارٹ موبائل بھائی جان تو اس کے انتر اگر آپ کا پیسہ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ سے وہ دکاندار ہوتے وہ بھائی جان اسی حساب سے پیسے لیں گے لیکن ڈیلیوری بوائے کیا کرتے اپنے گھر تک کا پیسہ لیتے پھر واپسی آئ گے اپن آپ اپ کو سامان دینے کے لیے اپن نے ریٹرن کیا تو اس کا الگ چارج لگتا ہے
جی بھائی جان
تو بھائی جان آپ کھ فرمائیں گے فرمائیں گے آن لائن آف لائن شاپنگ کے بارے میں
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا فرمایا اور میں بھی کچھ بتاؤںا آپ کو بھائی جان ج میرے کو سب سے بیسٹ آن لائن شاپنگ سے زیادہ تور آف لائن شاپنگ مجھے کو بہت اچھی لگتی ہے اس اس میں کہ با یار جو بھی ہم چیز جیسے سوٹ کج کپڑے موبائل وغیرہ جو لاتے ہیں نا تو ان لوگ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی چیک کر کے لے کے آتے ہیں یہ چیز صحیح ہے یا خراب ہے جیسے ہم کپڑے لینے گئے بھائی جان اپنے لیے تو اس کو ان کپڑوں کو ہم پہن کے دیکھیں گے کہ ہمارا فٹ آ رہیا ہے یا نہیں آ رہیا ہے
ی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے بھائی جان یہ بولی
آن لائن شاپنگ میں کیا ہوتا ہے بھائی جان جب ابھی لوج آ جائے تو کئی بار تو پروڈکٹ ریٹرن بھی نہیں ہوتا بھائی جان یہ سب سے بیکار چیز ہے
جی بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان کی موبائل کے انترگت آپ نے کئی آن لائن شاپنگ مطلب کی ایڈ دیکھے ہوں گے کہ بھائی جان ہم آپ کو اتنی مہنگی چیزیں تو اپن ہم اس کو پچاس پرسینٹ یا پچیس تیس پرسینٹ کے ڈسکاؤنٹ میں آپ کو یہ چیز دیں گے تو بھائی جان وہ کیا ہوتا ہے ایک طریقے سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کہ اس جال میں کئی ویکتی پستے ہیں اور ان کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ان سے پیسے اٹنے کا طریقہ کیونکہ بھائی جان وہ بولتے ہیں کہ آپ کو ہم پچاس پرسینٹ پچاس پرسینٹ چارجنگ پہ اپن آپ کو ہم یہ پروڈکٹ دیں گے آپ کو اس میں کیش آن ڈیلیوری کرنا ہے تو آپ سوچیں گے بھائی جان کہ میں کیش آن ڈلیوری کر دیتا ہوں اس کے اندر آپ میرے کو پچس پرسینٹ مطلب آدھے پیسے دینے ہوں گے آدھے پیسے وہاںپ رہے تو میں کیش آن ڈلیوری کر دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا بھائی جان آپ کے سھ فراڈ ہونے کا بہت زیادہ چانسز رہتا ہے کیوںکہ اس میں آپ کا پیسہ جانے کا بہت زیادہ چانس رہتا ہے تو اگر بھائی جان آن لائن شاپنگ میں آ کے سات بہت زیادہ ن نقصاناتمک ہو سکتے ہیں
جی ہو س گ
ون ایسا ہوتا ہے جیسے ہمیں اب تو کھانا ہے کہ بھی جیسے دن میں کوئی ہم کو لنچ کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں بنانا ہے تو آن لائن شاپنگ سے زومیٹو وغیرہ ہو ینا یہ بلینکٹ زومیٹو ان سے ہم یر لیے کھانا بھی منگا سکتے ہیں
لیکن بھائی جان آپ یہ بول رہے ہو کہ اپن زمیٹو سے کچھ کھاما کچھ کھانے پینے کے سامان منگوا سکتے تو بھائی جان آپ کو اس چیز میں آپ کو یہ پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ چیز مطلب کہ کتنے دن کی بنی رکھی ہے یہ اب بھی بنی ہے تازہ ہے یا خراب ہے اس کے انترگت کیا کیمیکل ہے اگر آپ گھر بیٹھے تھے کچ چیز کو آڈر کرو گے تو آپ کے آپ کو کچھ پتا نہیں رہتا اور اس سے اپنی صحت بگڑتی لیکن آپ گھر پہ رہ کر کچھ پوشٹک آہار مطلب کہ اپنے شریر کے لیےچ کچھ ہیلدی کھانا کھاؤ گے بناؤ گے اپنے ہاتھوں سے تو آپ کو پتا رہے گا کہ یہ ایک کھانا ہیلدی ہے یہ میرے شریر میں زیادہ سائڈ افیکٹ ہی رہتا
جی بھائی جان مین کارن یہی ہے کہ آن لائن شاپنگ سب سے بیسٹ تو ہے ہی نہیں بالکل آائ آف لائن شاپنگ سب سے بیسٹ ہے جو میں جی جو میں کام کرنے ہیں جو آف لائن کرنا چاہیے سب کام
جی بھائی جان میں تو آخری میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی جان کی اپن کو آف لائن شاپنگ کرنی چاہیے تو بھائی جان آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حاظدان اپنا دھیان رکھے گا اور اپنی فیملی کا
جی بھائی جان